ہلو وعلیکم السلام خیریت
میری آواز آ رہی ہے آپ کو
آ رہی ہے خیریت ہے
ہیلو میری آواز آ رہی ہے جی اللہ کا شکر آپ بتاے کہیے کیسے
جی اللہ کا شکر ہے کیا ہو رہا ہے
ہمم
کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹھا تھا آپ بتاؤ
ہاں میں بھی بس نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تو سوچا آپ سے بات کر لو کافی ٹائم ہو گیا ہماری بات نہیں ہوئی ہے
جی جی اور گھر میں سب کیسے ہیں
جی گھر میں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
اچھا اور کیا کر رہے تھے شام کا ٹائم ہے چائے وائے پی
نہیں ابھی تو نہیں بس چاہے بس تھوڑی دیر میںلوں گا پانچ دس منٹ میں میں نے اور بات کر لوں میں آپ سے آپ کو کال آ گیا ہوں
اچھا اچھا اور لنچ میں کیا کھایا
لنچ میں آج وہ کریلے اور
کریلے اچھا کریلے تو آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے بتایا تھا ایک بار مجھے کس طرح کھا لیے
ایک روٹی کھا کے دیکھی تھی میں نے تو بس یہ کیا آدھی ہی کھائ
ہوں ہوں
بھائی صاحب آے تھے وہی لے کر آئے تھے منا
اچھا آپ کے بھائی صاحب آئے تھے تو مطلب وہ آپ کو پسند نہیں ہے کس طرح کھا لی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کیا آپ بالکل میں اگر کہتی ہوں کہ ایک نوالا بھی کھا لیجے تو آپ کھاتے نہیں ہیں آدھی روٹی کیسے کھا لی
ٹیسٹ کر کے دیکھا میں نے کل دیکھتا ہوں دیکھا تو
اچھا تو پھر کیسا لگا ٹیسٹ
کڑوا کڑوا لگا اور کیسا لگا کڑوا ہی ہوتا ہے ٹیسٹ
نہیں موسٹلی مطلب اس طرح بنائے نہیں جاتے کہ کڑوے ہوتے ہیں پتا نہیں میں جو بناتی ہوں تو وہ کڑوے نہیں ہوتے ہیں
فیلحال مجھے پسند نہیں آتی
اچھا تو آپ کو کھانے میں کیا کیا اچھا لگتا ہے
کانے میں کیا پسند آتا ہے چکن مٹن گوشت چکن بریانی مٹن بریانی
مطلب آپ کو نان ویج کھانا زیادہ پسند ہے
سبزی میں بھنڈی کھا لیتا ہوں مگن کھا لیتا ہوں
اچھا
اور پالک کا ساگ
تھوڑا سا تھوڑا لاؤڈ بول لیجیے اچھا پالک کا ساگ اچھا لگتا ہے
ہاں پالک کا ساگ میتھی نہیں کھاتا میتھی کا ساگ نہیں کھاتا
میتھی میتھی کا ساگ تو بہت اچھا لگتا ہے میتھی آلو بناتے ہیں جو پمییتھی آلو پالک بناتے ہیں بلکہ ج سردیوں میں میری جو مدر ان لو ہے میری ساس وہ بہت اچھا بناتی ہیں اور اس کے ساتھ بناتی ہیں چاول کی روٹی مطلب بہت اچھی لگتی ہے وہ کھانے میں تو لیکن میں شوہر کو تو وہ پسند آتا ہے ابھی سردیوں میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کھایا تھا وہ بہت اچھا لا دو تین بار میں نے اس
وہ سر وہ اچھا لگتا ہے چاول کی روٹی ہو ساتھ میں وہ اچھا لگتا ہے
اچھا وہ خالیتے اچھا اور تو پھر شام میں کیا ارادہ ہے کیا کھائیے گا ہ ڈنر میں
شام میں دیکھو کیا ارادہ ہے کیا کھائےیں شام کا تو شام کو ہی پتاہ چلے گا ابھی کیا
تو ابھی کچھ مطلب سم تھنگ کچھ اسنیک وغیرہ لے لو جس سے تھوڑا سا اسس ٹائم جو ہوتا ہے نا تھوڑا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہ اس ٹائم بھوک لگتی ہے بچوں کو بھی لگ رہی ہے فیحال وہ مجھ سے پراٹھے مانگ رہے ہیں تو میں نے سوچا پہلے یہ پانچ اپنی کال کمپلیٹ کر لوں اس کےعد ہم لوگ کو پراھے بنا کے د
اچھا ابھی دوپہر میں کیا بنایا تھا
تو پہر میں تو میں نے رات کی سبزی وہ ترئی بنائی تھی ا تو بچوں نے وہی کھائی اور میں نے بھی وہی کھا لی تھی دوپہر میں کچھ بنائے نہیں ہے اب شام کو جلدی ہی بنا لوں گی جی
بچوں نے کھا لیا تو رہی
ہاں ہاں بچوں نے کھا لیا تھا اور وہ نہیں کھاتی میری چھوٹی والی بیٹی یہ
بچے کے بچوں کے باپ کو تو پسند نہیں ہے بچوں کے پاپا کا تو پسند نہیں ہے بچوں کو کیسے پسند آ گیا
ہاں وہ آپ کی سوری وہ چھوٹی والی بیٹی ہے نا اس کو نہیں پسند ہے اس نے بولا تھا مجھے جب میں بنا رہی تھی کہ مما کتنا گندا کھانا بنا رہی ہو کچھ اچھا نہیں بنا سکتی تھی تو میں نے کہا یہ گندا کہاں ہے تو اچھی چیز ہے کھا لو تو اس نے بولی مجھے پسند نہیں ہے میں نے کی ہؤں ج اس نے نہیں کایا تو میں نے ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے رسپانس دو تو میں نے اس کو گھی لگا کے مطلب روٹی وہ دی اور چائے دی تو اس نے چائے سے کھائی
ادھر سے کیوں لیا پھر کچھ اور بنا کے دے دیتے ادھر سے کیوں لیا
ادھر سے کیا لیا ادھر سے تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا میں نے بولا گھی سے روٹی لگا کے دی میں نے
اچھا
گھی میں نے لے لیا ہے ہاں ایک کلو گھی لے لیا ہے امی سے تو لیکن ابھی اس کے پیسے نہیں دی ہیں کیونکہ بچے گھی مانگتے ہیں چاول سے اس سے تو میں نے کہا دے دوں گی پیسے آپ تو دے دو ابھی تو بوولے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک کلو پورا ناپ کے دیا ہے اتنا بھی نہیں سوچا تو چلو تھوڑا ایکسٹرا دے دوں یا یہ کہہ دیتی کہ نہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا لے لو بچوں کے لیے تو نہیں دیا انہوں نے
کوئی بات نہیں تو
میں نے کتنا کیا ہے کتنا کیا ہے میں نے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا دودھ کا دہی کا مٹھے کا یہ سارا کام کتنا کیا ہے
ارے وہ تھوڑا سا دیتی ہے اس کا احسان ہوتا ہے بہت کہ ہم نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا کیا فائدہ نہیں لیا صحیح ہے کوئی بات نہیں ڈائ سو گرام کی فالتو دیں گی اور ایک کلو کا بدنام کریں گے اس سے بھی کیا فائدہ
ہاں ہاں چلو کوئی بات نہیں اب میں تو
تو وہی بچوں کو دے دی تھی وہی گھی لگا کے کھا لیا تھا ان کو پسند آتی ہے وہ تو
اچھا
چھوٹی والی بیٹی تو ایسی ہے نا کہ اس کو تو روٹی بھی پسند ہے
کیا
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے
اب آ رہی ہے بولو
اچھا بولو چھوٹی والی بیٹی ہے نا اس کو تو سمپل مطلب پلین روٹی کھا لیتی ہےنا اس میں اگر گھی بھی نہیں لگاؤ تب بھی کھ لے گی اس کو بھوک لگ گی تو سبزی بھی نہ ہو ہاں اور کبھی کبھی نخرے رہتے ہیں کہ ہاں لیکن شوربا جب بھی اس سے بولو کہ کیا بنائے مما شوربا بنا لو یہ رہتا ہے اس کا
تو آج آپ کیا بناؤ شام
آج شام میں بچوں بچے بول رہے ہیں کہ پراٹھے کھائیں گے ا تو میں سوچ رہی ہوں پیاز کے پراٹھے بناؤں گی آج اور چائے
اچھا
اچھے لگتے ہیں ساتھ میں
اچھا
انتظار کر رہے ہیں بچے امی کب بنائیں گے
اچھا
ہوں
اور بڑی والی بیٹی
جلدی ہی بنا دوں گی بڑی والی بیٹی ابھی مدرسے سے آئی ہے تھوڑی دیر پہلے گئی تھی اور آج تو پی ٹی ایم تھا تو ہم اسکول بھی نہیں گئی وہ میں بھی نہیں جا پائی
اچھا
بس نہیں گئی تھوڑا سا فائنینشیل ایشو ہے نا تو فیس کے لیے بولتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے
اچھا
کافی ٹائم سے کال بھی آ رہے ہیں اور میسجز بھی آتے ہیں
اچھا کتنی فیس دینی ہے
تو آپ کے بھائیساب چلے گئے
ہاں بھائی جب چلیں گے دوڑائی بھی جب
اچھا تو کیا کیوں آئے تھے ایسے ہی بس یا پھر پیسے لینے یا دینے کیا
نہ لے نہیں آئے ن نہیں آئے خالی اپنا حساب کتاب جوڑا بیٹھے چلے گئے
اچھا
فون پہ بول رہے تھے پرسوں
کیا
نہیں بول رہے تھ پیسے کہیں سے انتظام کرو میرے پاس ہے نہیں
ہوں ہوں
دیں گے پچاس پچاس ہزار ایک لاکھ روپے لگانے کے لیے انتظام کرو نہیں تو و ایسی بیچ دو پھر تم بھی گرے پڑے ہو بولے میرے پاس پر اب نہیں ہے میرا پیسہ پھنس چکا ہے نا کافی اچھا ہے ج میرے پاس سب سے پرسوں سے دماغ خراب ہے میرا
اچھ
ہ دکان بیچنے کو بول رہے ہیں
کرے آپ بیچتے پھر اور کیا کرو گ ایسے کیوں لے گا تو دے دیں گے دکان پ پیسے نہیں ہے لگانے کو تو
اچھا اچ
کہہ رہے پاپا سے لے ل پاپا سے کہ د تو میں نے کہا میں کیسے کہہ دوں گا تمہیں تو پتہ ہی ہے میں کہوں گا نہیں اور بوال بچے گا نہیں گھر پہ
ارے ایسا ویسا بوال ہوگا
تو کہہ رہے تم نے ٹائم نہیں دیا ٹائم بھی تو برباد وہاں پ خراب خراب اسی وجہ سے دکان چلی گئی جب مٹال گئے وہ
ہوں
تو میں نے کہا میں کیسے بول سکتا ہوں میرا بولنا ہی کہل سے چلو ٹھیک ہے پھر بع میں بات کریں گے
ٹھیک ہے اللہ حافظ